جان
جی السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے کیسے مجھے یاد کیے ہیں
الحمد للہ اپنا بتائیے آپ کو تو یاد کرتے رہتے ہیں پر وقت نہیں ملتا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے
جی جی بڑی بات تو یہی ہے بھائی جان کی وقت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور وقت تو ہم لوگ کو تو پیسہ کمانے ہی میں لڑکا لوگ کو چلا جاتا ہے تو مشکل ہوتی ہے لیکن انسان کو ٹائم ملتا ہے تو رات کو ملتی ہے تو ہم لوگ اتنا تھکی جاتے ہیں نا بھائی جانند کہ بات کرنے کا موقع ہی مطلب من بھی رہتا تو مطلب ٹائم کبھی نہیں رہتی ہے کبھی من رہتا ہے تو کبھی تھکے ہوئے رہتے ہیں
جی جی
جی الٹا الٹا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہوتی ہے لیکن آپ نے اتنا بھی یاد کر دیا نا مجھے تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ انسان آج کل اتنے بدل چکے ہیں کہ کسی کے بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ کبھی یاد کرتے ہیں بس ہاں جب ان کو جب ضروری پڑتا ہے نا تو سب سے زیادہ میٹھے میٹھے باتیں بولتے ہیں ان پہ کول لگا کر اور ان سے کام نکال کر پھر دوبارہ کول نکلتے ہیں تو انسان کو و وہ چیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا
ہاں ہاں
جی بھائی جان تو آپ نے مطلب کھانا تو ابھی تو نہیں بنی ہوگی ناشتہ میں کیا کیا تھا آپ نے
میں نے تو ناشتہ میں روٹی چاول پھر ہوں سبزی وغیرہ تھا
اچھا اچھا سبزی وغیرہ تھا چلیے بہت بڑی بات ہے اور کیا چکن وغیرہ کب کھائے تھ ہیں جمعہ کے دن یا پھر
جی جمعہ کے دن کھائے تھے
جی جی جمعہ ایک دم اسپیشل نہیں بنتا ہے نا تو گھر پورا ہے نا مطلب بکھرا بکھ کا اور گجب سا لگتا ہے
ہاں ہاں ہاں
جی لائف میں تو کچھ نہ کچھ نہ ہو لیکن جمعہ کا دن اسپیشل بننا چاہیے
ہاں
چلیے بھائی جان تو آپ نماز پڑھنے گئے تھے جمعہ کے دن یا پھر کالج چلے گئے تھے
نہیں نہیں نماز پڑھنے تو جاتے ہیں جمعہ کے دن کالج تو نہیں جاتے ہیں جمعہ کے دن مطلب نہیں نہیں جمعہ کے دن مطلب کالج نہیں جاتے ہیں
چلیے بہت اچھی بات ہے کہ جمعہ کو آ نماز مس نہیں کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے تو
جب آپ کالج نہیں جاتے ہیں تو ٹیچر لوگ پوچتے ہ گے نا آپ سے کہ تم کیوں نہیں آیا تھا تو آپ کیا جواب دیتے ہیںپ
ہم بولتے ہیں کہ بس نماز پڑھنا رہتا ہے اس لیے نہیں آتے تو وہ لوگ پت کیا بولتے ہیں کہ نم نماز تو زندگی بھر پڑھنا ہے یہ پڑھا پڑھ لو یہ آگے جا کے کام دے گا ہم بولے نا کہ یہ یہ سب پڑھائی کام نہیں دے گا سب سے پہلے نماز کام دے گا
جی کیونکہ انسان جب مر کر چلا جائے گا تو قبر میں صرف نماز اور عبادت کے بارے میں علم پوچھا جائے گا ہم لوگ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کتنے انگلش میں پڑھے ہیں کتنے تک ڈگری ہے آپ کے کیا کرتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں
جی جی
یہ سب چیزیں نہیں پوچ جاتا اسی لیے ٹیچر لوگ کو صرف پیسہ دکھتا ہے اور ہم لووں کو دونوں کچھ لے کر چلنا پڑتا ہے ابھی آپ کبھی بھی دیکھیے گا نظر اٹھا کر جو انسان زیادہ امیر ہے مسلمان میں وہ نماز سے بہت زیادہ دور رہتے ہیں وہ زیادہ نماز نہیں پڑ پاتے کیونکہ ان کو صرف پیسہ کمانا ہے وہ پیسہ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اور جو سب سے زیادہ غریب ہیں آپ انہیں آپ نظر اٹھا کر بھی دیکھیے گا نا تو آپ کو ہر روڈ پہ آپ کو پچ وقتی نماز ملیں گے سب لوگ پانچ وقت کا نماز پڑھتے ہیں سر جمین کو چومتے ہیں تو وہ غریب لوگ کیونکہ کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے کمانے کے لیے اپنے آگے پیچھے دوڑے کسی کے پیچھے تو اسی لیے وہ نماز پڑھتا ہیں اسی کے بیچ میں کچھ ٹائم نکالتے ہیں اسی کے بیچ میں کچھ سامان وغیرہ بیچتے ہیں چھوٹے موٹے سامان جس سے صرف گھر چل سکے تو وہ چیز اللہ کا بہت قریب ہے مطلب ہم لوگ اللہ قریب نہیں ہے مان لیجیے کہ ہم لوگ صرف پیسہ کما رہے ہیں اور ہم لوگ نماز نہیں پڑ رہے تو ہم لوگ اللہ کے قریب ہم لوگ نہیں ہوئے ہیں
جی جی
ہم لگ اللہ سے دور ہے ہم لوگ
ہوں
تو اسی لیے اسی لیے میں نے ابھی سے لے کے بڑے تک سوچا ہوں کہ مجھے ایک اچھا سا چھوٹے سا مطلب غبی رہنا ہے زیادہ مین مجھے نہیں بننا اتنا بننا ہے کہ کب بھی میری بیوی کو کچھ تکلیف ہو میرے گھر والوں کا پیسہ گھٹے تو میں اس کو دے سکوں یہ نہیں کہ پورا غریب مطلب مڈل کلاس والے آدمی لوگ ہونے چاہیے کیونکہ یہ مان لیجیے کہ میری بیوی کا سکھ پورا نہیں کروں گا تو وہ تو مجھے بد دعا ہی نہ دے گی کہ کیسا جگہ میرا شادی ہو گیا وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے مجھے ایک بھی خیال نہیں رکھتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوگا اس وقت
جی
مان لیجیے کہ میری امی ابو اتنے بڑے پالے پوس ہے ٹھیک ہے اور جب ان کے بزرگ ہو جائیں گے تو ان کو میں اپنے کچھ کچھ سامان نہ دیتے پؤ اپنے خرید کر تو مجھے کتنا تکلیف ہوگی
جی جی وہ تو ہے
جی اسی لیے بھائی جان تو آپ یہ چیز بتا رہے تو اپنے پر بھی آپ لیجیے گا اور سمجھیے گا باتیں کو ٹھیک ہے
جی
جی تو یہ یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تو جس سے کیا نا کہ ابھی ڈزی لینڈ لگنے والی ہے می میں ٹھیک ہے
ہاں ہاں
تو جو میری بیوی جو بننے والی ہے ٹھیک ہے
ہاں
تو وہ آ رہی ہے اب
اچھا
تو وہ مجھ سے پوچھی کہ آپ ساتھ میں گھمیے گا نا تو میں نے بولا کہ نہیں مجھے چکر آتی ہے جب سے مجھے چشمہ لگیا میں اب نہیں گھوم پاتا ہوں
تو میں نے منع کیا تو وہ ک سر ہوونے ٹپ کے کرنے لگے کہ نہیں پلیز صرف نا والا میں ساتھ میں بیٹھیے گا نا صریف صریف تو میں نے بولا کہ نہیں پلیز میرا کبھی بھی میں نے ناٹ کا بات نہیں اٹھایا ہوں یہ بات کے لیے مجھے جد نہیں کریں تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے تو وہ مان گئی پھر اس کے بعد میں نے بولا کہ آپ ٹینشن نہیں لو آپ کو جتنی بھی گھومنے ہوں گے ہیں آپ ان شاء اللہ میں کھڑوں ہو کر گھما دوں گا لیکن میں مجھے تو پتا ہے کہ میں جؤں گا نہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کو دلا سا لیے میں نے یہ بات بولا کیونکہ مان لیجیے کہ اس کے سب فیملی لوگئیں گے ٹھیک ہے تو میں اس کے بیچ میں کیسے جا سکتا ہوں آخر
جی جی
کبھی بھی انسان کو جب اسلام میں حکم دیا گیا کہ پیار محبت کرنا غلط نہیں ہے لیکن جس سے کر اسے نکل کیا کرے ٹھیک ہے
جی جی
تو ماشاء ال بہت اچھی بات بولی گئی ہے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ شادی جو نکاح ہوتی ہے نا
ہوں
وہ نکاح سے پہلے کچھ غلط کام یا لڑکا لڑکی سے نہیں مل رہ ہے
جی جی
یہ بھی اسلام میں کہا گیا تو اسی لیے اس کو پالن کرے مانتے کہ آپ لڑکی سے بات کریں گنا تو آپ کو مل ہی رہی ہے وہ الگ سی بات ہے لیکن آپ جب ملیں گے تو اس سے بھی زیادہ گنا ملے گی آپ کو
جی
اس لیے بھائی جان تو میں نے بہت کچھ سوچ سمجھ کر میں نے قدم اٹھایا ہے
اچھا تو ویسے آپ شادی کب کر رہے ہیں
شادی تو مجھے بھی نہیں کرنا بھائی جان مجھے بھیھی پانچ سال چار سال لیٹ ہے بھائی جان
او
جی اچھا خاصا کیونکہ جب میے دو بھاابھی جب گھر میں آئے گی نا تو مجھے ان کے بھابھی ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنی ہے ان کے ساتھ کہیں گھومنے جانا ہے پھر جب میرے گھر کا میرا لاسٹ شادی رہے گا مان لیجیے میں گھر کے سب سے چھوٹے شہزادہ ہوں ٹھیک ہے تو گھر کے چ تھھوٹے س شادی کے لیے لاسٹ شادی رہے گی تو سب فیملی سے لے کر گھر والے بھی پورا خوشی کا ماحول ہوگا سب انسان لوگ خوش ہو گئے کہ لاسٹ شادی ہے چلو سب لوگ چلو سب فیملی لوگ ایک جٹ ہوں گے ہیں ڈھولک گیت گانا سنگیت وغیرہ ہر کچھ ہوگی مان لیجیے کتنے مزے آئیں گے آپ کو صرف سوچ کر ہی مزہ آتا ہوگا
جی جی تو اسی لیے میں نے یہ سب سوچ کر رکھا وہ تو مطلب آپ آپ کا ابھی بھی رشتہ ابھی ابھی تییر ہو گیا رشتہ
ہاں بھائی جان میرے گھر والے تو سب طے کر چکے ہیں
اچھا
تو اس میں غلط کیا ہے بھائی جان
جی ٹھیک ہی ہے
ابھی سے اپنا پسند کر کے رکھ د کہ چلو تم کو وہی کر رہی ہیں جس میں غلط نہیں ہے
ہاں ہاں ہاں
جی تو میں نے بھی یہی سوچا کہ چلو میری دو بھابھی لو آئے گی بھبھی لوگ بھی انجوائے میرے شادی دیکھی گئی
لن افسوس جو میری والی آئے گی وہ کسی کا سات ہی نہیں دیکھ پائے گی جلدی کیونکہ سب سے گھر کا چھوٹا بیٹا ہمیں ہو تو میرے گھر کا شادی تو ختم ہو جائے گی ہے
جی جی
تو وہ شادی کس کا دیکھے گی میرے رشتے داروں کا پڑوسی کا ادھر ادھر کا شادی دیکھیے گی کہ یہاں کیسا بنتا ہے
ہاں لیکن آپ ویسے اس کو بلا بلا بھی تو سکتے ہیں نا شادی میں
کیسے بلا دوں گا جب ٹھیک ہے مجھے رشتہ ڈن ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن مسلمان میں سسرال میں جلدی لڑکی لوگ نہیں آتی ہے
اچھا
جی اس کا بھی حکم ہوتا ہے لیکن مسلمان میں یہ چیز لکھا ہوا نہیں ہے کبھی ب وہ لڑک اسے گھر نہیں جا سکتی ہے پہلے سادی سے پہلے یہ وہ لیکن یہ غلط بات ہے لیکن بلا سکتا ہوں میں لیکن میں میری والی پرن ہو جائے گی میری والی سب لوگ دیکھ لیں گے رشتے دار لوگ
جی جی
تو مجھے اچھا نہیں لگے گا نا اسی لیے میں نے سوچا کہ نہیں ان کو بلانا بیٹر نہیں ہے ابھی
ہاں ہاں یہ بھی صحیح ہے
جی بھائی جان اور ابھی میں نے گیا تھا بریانی کھانے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اس اسٹار بریانی بارت بریانی ہند بریانی سینٹر پوائنٹ ایک سے ایک جگہ ہے لیکن میں نے جہاں بھی گھوم کر کھایا نا تو مجھے سب سے بیسٹ کنگ بریانی لگا ہند بریانی میں مانتے ایک سو بیس روپے پلیٹ کر دیا ہے کیک وہ اےی وغیرہ لگا کر رکھا ٹھیک ہے نا تو ماشاء اللہ کوئی نہیں اچھی بات ہے لیکن جب میں نے کھایا نا اس کا سواد اف کیا لگتا ہے یار مطلب بریانی میں سب سے نمبر ون جگہ پہ وہ کھولا ہے
جی جی اس کا تو بریانی ہم بھی کھا کے دیکھے ہیں
جی جی ایک مطلب وہ تو سبہی چوک بیچے بیچ میں ہے نا تو وہاں پہ سبھی لوگ جاتے ہیں مطلب جو کو لیبر مستریئی گاؤں سے جو اگر بغل کے آتے ہیں سل وہیں کھانا جاتے کیونکہ پیٹ بھی بھر جاتی ہے ماشاء اللہ اور بھوک لگتا ہے تو انسان کو کچھ بھی کھانے کو من کرتا ہے تو بریانی
جی پہلے تو سب بھارت بریانی میں جاتے تھے
جی ہاں
تو سب بھارت بریانی میں جاتے تھے تو ابھی ہند بریانی جسٹ بغل میں ن کھل گیا تو اب وہیں جانے لگے ہیں سب
جی تو اسی لیے تو اچھا لگتا ہے بھائی جان دیکھیے مطلب کھانے پینے میں کبھی بھی اپنے ہیں نا منہ یا جبان کو نہیں روکنا چاہیے کیونکہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے آج ہم پیسہ کو ب بچائیں گے تو کل پیسہ بچے گا مانتے ہیں لیکن وہ کبھی کام نہیں دے گا مان لیجے میں نے چایا میں نے سب کچھ کیا اور میرا زندگی چلا گیا تو میں نے کیا لے کر گیا کچھ تو لے کر نہیں گیا اسی لیے کھانے پینے میں کبھی بھی اپنے کو بند نہیں کرنا چاہیے آپ آرام سے کھائے پیے اللہ سے دعا کرے کہ آپ کو اور برکت دے امین سہ امین تو میں بھی ہو بریانی سے بھی کھولا جائے مطلب کہیں پہ دیک کر یہاںگت ہے
جی جی کھول سکتے ہیں مطلب ابھی تو مسلمان لوگ مسلمان لوگ تو مطلب گھر میں اگر نہیں بنتا تو جمعہ کے دن تو باہ ہوٹل میں کھانا ہی کھانا ہے بریانی تو آپ ایسا مطلب جگہ کھلیے کہ وہاں پہ اچھا خاصا بییک جائے
جی جی جہاں پہ نہ ہو وہاں پہ ڈالنی ہوگی نا تبھی بکے گا مان لیجیے کہ ابھی اہن بریانی چار بریانی بارت بریانی چمکے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں کھولوں گا تو میرا تو بند ہی نہ ہوگا تھوڑی م میں میرے کو چلے گا مجھے گاؤں ایریا میں کوئی زیادہ آبادی ہو جیسے سدبروا ہو گیا اور اچھا ا جگہ پہ جہاں بھیڑ بڑا ہو وہاں پہ میں کھولوں گا تو وہاں پہ چلے گا ہی چل گا
ہاں
جی چلیے کوئی نہیں بھائی جان ہوتی ہے م نے میں نے بھیب اپنے بارے میں سوچ رکھا ہے کہ مجھے کچھ بزنس سیٹ اپ کرنا ہوگا تو میں سو رہا ہوں دھیرے دھیرے
جی
ابھی میرے پاس آصف بھائی جان کال کر رہے تھے ٹھیک ہے نا تو لگتا ہے کچھ ان کی باتیں ہوگی تبھی مجھے وہ کال کیے ہیں اب میں تو ان سے بات ہی کر کر بتاؤں گا نا آپ کو کہ کیا مسئلہ تھا کیا بات ہے آپ نے کیسے یاد کیا
جی جی جی
اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے جو آپ لوگ آپ بھی یاد کیے اور اسی کے کچھ دور مطلب کچھ دیر کے بعد آپ سباجن بھی کول کیا میرے پاس
جی
جی مطلب آپ لوگ کل کرتے ہیں نا تو مطلب میرا بچپنا یاد آنے لگتا ہے آپ لوگ کے ساتھ بیتا ہوا پل کیا وہ تھا یار مطلب پہلے ہنستے رہتے تھے اب تو مجھے ہنسنے کے لیے بھی وزہ بھی نہیں ہے
ہاں چلیے ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا